ہاں
جی السلام علیکم
وعلیکم السلام اور فرمائیے کیسے ہیں آپ
خیریت سے ہو آپ
جی جی بس سب بڑھیا بتائیے آپ کے گھر پہ سب خریت سے ہیں آپ کی امی آپ کے ابو آپ آپ کی بیگم آپ کی بہن
الحمد للہ اللہ کا شکر ہے دعا ہے آپ کی سب خت سے
جی جی اور بتائیے کیا کر رہے ہیں آپ
کچھ نہیں بیٹھا ہوا تھا کانا وانا کھا کے فاریک ہوا تھا
کھایا آپ نے آج کھانے میں
آج کھانے میں میں نے بھنڈی کی سبزی تھی اور روٹی تھی
ہم نے مکل بنائی تھی آپ نے معچ بنا لی
جی جی
یہ گارا آپ میں
میں نے کیا کرا گھر والوں نے بنایا
ایک سم ہوگ تبھی تو گھر والوں نے بنایا آپ نے ہی کہا ہوگا کہ آج بھنڈی وغیرہ بنائی تبھی تو کیوںکہ کئی لوگ کھے نہیں ہے نا کئی لوگ نخرے دکھاتے ہیں کہ ہم نے یہ نہیں کھانا یہ نہیں کھا تو آپ نے بولا ہوگا کہ ہم نے یہ نہیں کھانا
نہیں نہیں ایسا کوئی ایشو نہیں ہے گھر والے ہی بناتے ہیں میں ان کو اپنی رائے نہیں دیتا کہ آج یہ بناؤ وہ اپنے حساب سے بنا لیتے ہیں تاکہ میں کھا لیتا ہوں جی جی جی ہاں وہ بیسٹ بنا کے دیتے ہیں
چ ب آنی گدم اپنی رائے پراپر دیتی پں
جی
ہم نہیں کاتے ہم اپنی رائےیں پراپر دیتے ہم نے یہ نہیں کھانا نہ ہم نہ ہم بنائیں گے نہ ہم کھائیں گے جی جس کو کھانا ہے وہ خود بنیں اور کھائیں
او اچھا ہاں ہوتا ہے کسی کسی کا مائنڈ چیٹ ہوتا ہے
جی جی ہمارا مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم جو ن جو ہم نہیں کھاتے وہ ہم بنائیں گے بھی
وہچا صحی ہے بڑھیا ہے
ان پ نا ایسے جب ہم نے کھا نہیں ہے م بنائے گ
نہیں نہیں نہیں ایسا اس لیے نہیں ہونا چاہیے کیکہ اگر فیملی کو سنبھ کے چلنا ہے تو ہر انسان کا خیال رکھنا ہوتا ہے
ایسا کچھ نہیں نہیں ہر وقت نہیں مجھے دو تین چیزیں نہیں ہے میں بنااتی بھی نہیں وہ کاادی میری روٹی ر ٹی انڈے نہیں بناات میم ٹھیک ہے اور ایک لوبیا آتا تا ہے ناما سےھوٹا ساتا ہے وائٹ کلر کا بلیک تھوڑا سا بال کلر کا بلیک کیا ہوتا ہے وہی نہیں بناتی میں وہ بھی م پسند نہیں ہے جی میں پت طریق سے نہیں بنا جو مجھے پ نہیں ج مجھے پسند ہے تو میں دن میں ایک ہفتے میں دو بنا لیتی جیسے مونگ کی دال ہو گئی کالے والے چنے ہو گئے سفید چنے ہو گئے
جی
آلو ہو گئے تو بنا دیتی ہ کیکہ مجھے پسند ہے یہ چیزیں جی ا آلو تو بہت ہی کھ لیتی ہوںپجھے آلو والی روٹی آپ نے کائی تندور کی وہ اتنی ٹیسٹی لگ تی ہے نا وہ آپ کھائیے گھی کے ساتھ
ا اچھا تندوری کی نہیں کھائی میں نے تو مطلب نارمل جو پراٹے رہتے ہیں نا آلو کے وہی کھائیں ہیں
نہیں نہیں نارملی پور تندور کی کھے گا آلو والی روٹی بیسن رو تندور کا بنوائیے گا اس کے بعد کھائیےا اتنی ٹیسٹی لگتی ہے وہ گھی کے ساتھائیے گ گھر کا مکھن نکلا ہوا اسے آ کو وہ بہت زیاہ اچھی لگےیا ہم میں لسی لیجیے آپ بہت ٹیسٹی لگتی ہے جی جی جی ابھی رائی کریےا بہت اچھی لگتی ہے جی جی ہمارے یہھر تندور میں ہے تو ہمیں پھر کوکر میں بنانی پڑتی ہے روٹی تندور والی تو پھر ہمیں وہ ٹیسٹ نہیں آتا ہمیں جو تندور پہ آتا ہے کھوپر میں سم بن ہے وہ چھوٹی چھوٹی روٹی بنتی تندور کی چھوٹی چھوٹی روٹی بنا لیتے ہیں اس کے بد روٹی کے ہلکا پانی لگے ہیں وہ کوکر میں چپک جاتی ہے پھر ڈکن لگاتے ہیں پھر دو منٹ کے لیے کوکر بند کر دیتے ہیں پھر دو منٹ بد کوکر کھول نہیں تو روٹی کھلی کلی کی بنی بھی ہوتی ہے
اسٹیم کر کے بنا تو
ک تندور تندور کا حساب آتا ہے پر تندور سےٹی تندور کی ٹیسٹ زیادہ ہوتی ہے اور تھوڑی کم ہوتی ہے پر یہ ہے کہ جب تندور نہیں ہے گھر میں تو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہے نا
یہ ہوتا ہے جیسے اپن تندور میں بنتا ہے تو وہ ایک مطلب فائر سے بنتا ہے اور کیا بولتا ہے اپن جو کوکر بنا رہا وہ اسٹیم سے بن رہا ہے وہ باپ سے بن رہا ہے
بالکل بالکل جی بالکل بالکل سب کو آج کل ہے ہی نہیں تندور پت تندور ک لو پہے لوگ یوز کرتے تھے اب تندور ہے ہی نہیں ایک تو گرمی اتنی ہے لو تندور لگاتے نہیں کہ گرمی میں ہم دودھ کے آگے کھڑے ہو تندور کے آگے کھڑے ہو ڈبل ڈبل آگ جیسے تندور کسی کینی ہے پر تندور کی روٹی اچھی لگتی ہیں بیسن والی کھائی ہے اپ نے کبھی ہلو ہیلو کیا آپ فرمائیں آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے ہلو ہلو جی آ کہ چلے گئے بھی آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی
نہیں میم میں کہی نہیں گیا تھا بٹ مطلب کیا نیٹ ورکس بند ہو گیا تھا وہ چالو کیا ہے میں نے
اچھ اچھا پ آ دوز روٹی کائیے تھ سل والی
بیسن والی تندور کی روٹی
جی
نہیں یار بیسن والی تو میں نے نہیں کھائی
د والی بھی نہیں کھائی اپنی روٹی پسند والی وہ بھی اتنی ٹیسٹی بنتی ہے بہت ٹیسٹی بنتی ہے
ہمارے یہاں نا بنتی نہیں ہے نا اس ٹائپ کی روٹی جو آپ بتا رہے ہو جتنی بھی
ہماراریے تو بہت بنتی ہیں نہیں بس میں بنا لیتی ہوں اپنے لیے چاہے میں ایک ہی بنا ہوں جی
پسینے تو اس پہ بھی آتے ہو ہیں ایک بنانا
نہیں بن جاتی ہے ایک بھی اس سے اپنے کھ کے لیے ایک بن جاتی ہے مجھ سے کسی کے لیے بنا بنے میں اپنے کھانے کے لیے میں کچھ بھی بنا سکتی ہوں جی
جی وہ مطلب ہمارے یہاں کیا مطلب جی پراٹھے وغیرہ اور جو مطلب نان وغیرہ رہتی ہے نا وہی بن تندور کی جو بتا رہے ہو نا تندورگی م آلو واللی نہیں بنتی مطلب جو میدا رہتی نا میدا اس کی بنتی ہے تندور کیی
نہیں ہمارے یہاں آلو والی بندتی ہے بیسن والی بنتی ہے اور بس تندوری بھی وہی دو ہی بنتی ہے ایک سمپل بنتی ہے تو بٹ ہم جاتے آلو والی بنانا پسند کرتیوں ہمارے یہاں ہے نہیں تو میں کوکر میں بناتی
ا اچھا آپ کے ملتی رہیں گی اس پس
ہم یہاں ملتی نہیں ہے نا یہاں پر اگر بنوانی ہے تو آپ کو دو کلو آٹے کی بنوانی پڑیں گے وہ ایسے بنیں گے نہیں تین چار روٹی بنائیں گے نہیں وہ کہیں گے ہم تو ٹھیک ا لیں گے دو تین کلو آٹو کی بنو وہ بھیتنی روٹی کون کھائے گا پھر
ہاں س یہ خود ہی بن آلی گ رو اس سے سب
میں نے ایک دو روٹی اپنے خود ہی بنا لی تھی کوئی کھائے نہا کھائے میں تو کھ لیتی ہوں اپنا ٹیسٹ ہے جی بالکل بالکل اپنا ٹیسٹ ہے تو انسان کو کھائے گ ہی اور فرمائیے آپ کے وہاں گرمی کیس ہو رہی ہے
اچھ پڑ رہی ہے
رمی اتھی پڑ رہی ہیں بہت اچھی بات ہے پھر تو پڑھنی بھی چاہیے آ رہے ابھی آج بہت زیادہ گرمی ہے بہت زیادہ دھوپ ہے جی دعا کریں گے ہم اور گرمی پڑے
ہاں مطلب ہاں صحیح کہہ رہو آپ صحیح کروائیں
ہم دعا کریں گے کہ اور گرمی پڑے ابھی گرمی کم ہے کچھ زیادہ گرمی پڑے
ا
پسینوں پسینے لوگ ہو جائ پھر ان سے اتہاس رچیں گے ہم
اللہ دعا خب فرمایا
جی بالکل بالکل یہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ پسی نان سے اتہاس ک ن نہیں ایسا کانا بھی ہوا نہیں ہے پہلے ہم بنائیں گے پھر ہم کھائیں گے ہم نے بنانے ہیں آج آلو اور پوڑی
وہ اچھا ویری نائس ج اچھی ہے آپ کے لیے
بالکل بالکل مارے نہیں ہے مارے ہسبینڈ بولے گی ہم آلو پوڑیھائیں گے ہمطلب ڈٹی سے ہم آلو پڑ بنائیں گے
وہ
ج اچھا میں بہت کم بناتی ہوں جب ہمارے آلو بنتے تو ہمارے چاہے دو پوڑی بنے میں شید آپ کے لیے دو پوڑی بناؤں میں پوڑ بنی ضرور
ا اچھا آپ کو آلو پڑی پسند اس وجہ سے
جی مجھے آلو پوڑی پسند ہے اور اپنے ہاتھ کی ک
بٹ جی جی ہاں ہوتی ہے کسی کسی کو پسند ہوتی مجھے پسند
آب مجھے پسند نہیں ہے آئلی پر میں بھی تھوڑا اوڈ کرتی ہ ایک بار انسان نے جینا ہے کتنا منہ روکے گا جو کانا ہے کھاؤ پیو اپنی موج مستی میں بات کھاتا ہوں
نہیں نہیں وہ بات نہیں مطلب جب کھاتا ہے نا تو مطلبشو بہت زیادہ ا
کوئی کو نا تیل نہیں پچتا ہے جیسے مجھ ری پائنی پستا میں ریفائڈ کاؤں گی نا تو میرا بی پی ہائی ہو جائےا یا لو کیا گا ب
او اچھا اچھا اچھا اس وجہ سے ہاں ہوتا ہے ہوتا ہے افیکٹ ہوتا ہے
جیھ مزہ کی بہت کم یوز کرتی ہے وہ بھی اپنی یوز بھی کرتی ہوں اپنے ہسبینڈ کے لیے اور پاپا وغیرہ ممی وغیرہ کے لیے کیونکہ مجھے شوٹ نہیں کرتا
ا کہ ابو امی بھی مطلبپ کے س ترز
ہاں جی نہیں مڑے پ میں تو اپنے گھر میں آتے ہیں میرے شوہر کے مہ ا بھی تھا ا کو ااں ابو سات رہتے ہیں ساتھ رہتے ہیں بٹ میرے نہیں رہتے میرے والد والد اپنے گھر رہتے ہیں یو پی سائڈ ج
بہتری ہی ہے
جی
آج کل مطلب کم ہی دکھتی ہے جوائنٹ فیملی ہونا بھی چاہیے انسار کو جوائنٹ فیملی ا اچھا سارے مطلب بڑی
اس وج بہت بڑی فم ہے چاچا ہے میرے سھ آپ ان کے کرا لیجیے
ا اچھا آپ کس مطلب بہت بڑی ہے
بالکل ج سارے ہی جی سارے ہی جموں میں ہے کوئی جم ا ہمارے گھر میں ہر دن کوئی نہ کوئی آتا ہے کبھی کوئی آتا ہے ک کوئی کوئی آتا ہے
مطلب آپ جموں میں کس طریقے سے آئےج مطلب یو پی کے ہو تو جم میں کس طریقے سے آئے
آج آ ط نکاح ہو گیا جیسے بھی ہوا اللہ کی مرضی ت کہ ہمارا نکاح یہاں ہو تو ہمارا نگاح یہاں ہو گیا ہماریے دونوں کی انگیجمنٹ کہیں اور ہوئی بھی تھی لاسٹ ٹائم پہ ہم دونوں کے دونوں کے ایک ساتھ مریڈ ہو گئی
ل لو میرج ہوئی
جی کو م لبنی آ رینج ہے
جی جی بہت اچھی بات ہے ویری وی آپ دونوں کو آپ دونوں خوش رہے ہیں ہمیشہ انشاء اللہ پھر بات ہوئی اللہ حافظ